پرکھ تو
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ السلام علیکم وورحمۃ اللہ بھائی جان کیسے ہو آپ
اللہ تعالی کا شکر ہے آپ ٹھیک ہو گھر میں سبٹھیک ہے
ہاں بھائی جان میں بھی ٹھیک ہوں گھر میں بھی سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے وہاں سب کیسے ہیں
اللہ تعالی کا شکر ہیں آپ کے امی ابو سب ٹھیک ہیں
ہاں بھائی جان میرے گھر پہ بھی سبھی اللہ کا شکر ہے سبھی ٹھیک ہے تو آپ کے گھر پہ آپ کے امی ابو بھائی بہن سب کیسے ہیں
الحمد للہ سب ٹھیک ہے کیا ہو رہا ہیں بارش ہو رہی ہے پ مان سے
ہاں بھائی جان آج تو بارش ہی ہو رہی ہے مطلب کہ اور گھر والے جو ہے وہ صفائی کر رہے تھے گھر پہ تو میں اپنے روم میں ہی بیٹھا ہوں
تو آج اسی پہ بات کرتے ہیں نا سب
ہاں بھائی جان یہ تو بہت ہی اچھا ٹاپک ہے تو چلیے اسی پہ بات کرتے ہیں بھائی میرے ملک کی صفائی ہماری زندگی کا بہت ہی اہم حصہ ہے یہ صرف ہمارے جسم کو صاف رکھنے تک محدود نہیں ہے بلکہ ہمارے گھر سکول محلے اور پورے معاشرے کو صاف رکھنے سے بھی مطلب کہ تعلق رکھتی ہے تو صفائی صحت کی بنیاد ہے اور ایک خوشحال زندگی کے لیے مطب کہ بہت ہی ضروری ہے تو مطلب کہ ا مشہور کہاوت ہے کہ صفائی مطلب کہ کیا ہے کہ صفائی ن صرف ایمان ہے صفعی ادھا ایمان ہے جسے ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ سف ہماری زندگی اور ہمارے کردار کا اہم حصہ ہونی چاہیے جو لوگ صفائی کا خیال رکھتے ہیں وہ زیادہ صحت مند اور پرسکون زندگی گزارتے ہیں تو پرسنل ہائجین یعنی حالکہ ذاتی صفائی بہت ہی ضروری ہے ہمیں روزانہ نہانا چاہیے صاف کپڑے پہننے چاہیے اور کھانا کھانے سے پہلے اور واش روم استعمال کرنے کے بعد ہاتھ دھونے جائے تو اس سے جرمز اور بیکٹیریا دونوں مطلب کہ دور ہو رہتے ہیں اور ہم کسی بیماریوں سے محفوظ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں نا بھائی جان
بالکل بھائی جان اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے صاپ گھر صحت مند زندگی کی نشانی ہے بھائی جان و ج نے گرمی روزانہ جاارو اور پوچھا لگانا چاہیے کچن اور باتھ روم کی صفائی پر خاص توجہ دینا چاہیے بھ جان اسی طرح کیونکہ اس اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ یہاں سے جرم سب سے زیادہ پھیلتے ہیں کہاں سے باتھ روم سے اور کچن سے با جات ڈسٹ بین کو وقت پر خالی کرنا اور چیزوں کو منظم رکھنا بھی ضروری ہے بائی جان بھائی جان گھر میں ہوا اور دھوپ کا آنا بھی صفائی اور صحت کے لیے مفید ہیں بھائی جان بھائی جان ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے محلے اسکول آفس اور پبلک پلیسز کو صاف رکھے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں پھینکنا چاہیے پلاسٹک کے بجائے بجائے استعمال کم کرنا چاہیے اور ریسائکلنگ کو فروغ دینا چاہیے بائی جانے اسی طرح اگر ہم دیکھیں اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری سمجھ کر صفائی رکھے تو ہماری جو ہے شہر اور ملک زیادہ خوبصورت اور صحت مند بن سکتا ہے ویس
ہاں بھجن تو اگر ہم اپنی صفائی کی بات کریں مطلب کہ جو مطلب کہ دانتوں کی صفائی بھی ہائجین کا ایک اہم حص ایسا ہے تو ہمیں روز صبح اور رات کو برش کرنا چاہے اگر ہم دانتوں کی صفائی کا خیال نہ رکھیں تو دانت خراب ہو سکتے ہیں اور منہ کی مطلب کہ بدبوب بھی پیدا ہو سکتی ہے تو صفائی صرف فرد کی ذمہ داری نہیں بلکہ پورے معاشرے کی ذمہ داری ہے ہمیں اپنے گھر کے ساتھ ساتھ اپنے مطلب کہ گاڑیوں اور پبلک پلیسز کو بھی صاف گلیوں اور پبلک پلیسز کو بھی صاف رکھنا چاہیے کچرا ہمیشہ ڈسٹ بین میں ڈالنا چاہیے اور حالہ ادھر ادھر نہیں پھینکنا چاہے سکول میں بھی صفائی بہت ہی اہم مطلب کہ اہمیت رکھتی ہے تو صاف کلاس روم اور صاف ماحول بچوں کے بہر بر تعلیم حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے تو اگر سکول صاف نہ ہو تو بچے بھی زیادہ خوشی اور توجہ کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آج کل بہت سی بیماریاں گندگی کی وجہ سے پھیلتی ہیں تو ڈینگو ملیریا ٹائیفائیڈ اور کہیں دوسری بیماریاں گند گندے ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے تو اگر ہم اپنے آس پاس صفائی رکھے تو ہم ان بیماریوں کو کم کیا جا سکتا تا ہے تو انوائرمنٹ کلیننیس بھی بہت ہی ضروری ہے درخت لگانا پلاسٹک کا کم استعمال کرنا اور پانی کو صاف رکھنا ہماری ذمہ داری ہے تو جب ہمارا انوائرمنٹ صاف ہوگا تو ہوا بھی صاف ہوگی اور لوگ بھی صحت مند رہیں گے ہے نا بھائی
بالکل بالکل وائی جان بھ جان اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم دیکیں گے اسکول میں بھی صفائی کی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو ہاتھ دھونے کلاس روم صاف رکھنے اور ڈسٹ بن استعمال کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے بائی چانس اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ٹیچرس کو بھی ہائجین کی اہمیت بتانا چاہیے تاکہ بچے جو ہے بچپن سے ہی اچھے عادتیں سیکھیں اگر ہم دیکھیں گے اسلام میں صفائی کی اہمیت جو ہے اسلام نے صفائی کو بہت اہمیت دی ہے وضو غسل اور پ پاکیز گی کی تعلیم سے تعلیم اس بات کا ثبوت ہے کہ صفائی صرف صحت ہی نہیں بلکہ عبادت کا بھی حصہ ہے م ملب مسلمانوں کو ہر وقت صاف ستھرا رہنے کی ہدایت دی گئی ہیں بائی جن صفائی کو فروغ دینے کا طریقہ اگر ہم دیکھیں گے صفائی اہمیت کے بارے میں لوگوں میں شعور پیدا کرنا چاہیے سک اسکولز کالجز اور میڈیا کے ذریعے اورنیس کیمپیننگ چلانا چاہیے حکومت کو بھی صاف پانی بہتر س بہتر کرنا چاہیے صاف ائ نہیں لینا چاہیے ہر بارت کو اپنی ذمہ داری نبھانی چاہیے بھائی جان
ہاں بجان تو مطلب کہ ہر جین ہماری روزمرہ کی عادتوں سے شروع ہوتی ہے تو چھوٹی چھوٹی عادتیں جیسے ہاتھ دھونا ناخن کاٹنا مطلب کہ صاف پانی پینا اور کھانے کو مطلب کہ دگ کر رکھنا ہمیں صحت مند بناتے ہیں تو یہ آتے تھیں بچپن سے ہی اپنانی چاہے صفائی کا اثر صرف صحت پر نہیں بلکہ ہماری شخصیت پر بھی ہو پڑتا ہے تو صاف ملب ستھرا لوگ صاف ستھرے لوگ دوسروں پر اچھے اثر چھوڑتے ہیں لوگ ان کی عزت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ رہنا پسند کرتے ہیں تو اگر ہر فرد صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجنے سمج سمجھے جائے ہاں تو ہمارے مطلب کہ شہر اور گاؤ زیادہ خوبصورت بن سکتے ہیں تو صفائی سے نہ صرف بیماریاں کم ہوتی ہے بالکل بلکہ ان کی ترح کیی میں بھی مدد ملتی ہے تو ہمیں بچوں کو بھی صفائی کی اہمیت سمجھانی چاہیے جب بچے چھوٹی عمر سے ہی صفائی کی عادت سیکھتے ہیں تو وہ بڑی عمر میں بھی اس پر عمل کرتے ہیں تو آخر میں میں بس یہی کہنا چاہوں گا کہ کلینس اور ہائجین صحت مند زندگی کی مطلب کہ چابیا ہمیں اپنی مطلب کہ ذاتی سف صفائی گھر کی صفائی اور اپنے ملک کی صفائی کا پورا خیال رکھنا چاہیے میرے بھائی اگر ہم سب مل کر صفائی کو اپنی عادت بنا لیں تو ہم ایک صحت پر خوبصورت اور ترقی یافتہ معاشرہ بنا سکتے ہیں نا بھائی جان
بالکل س بالکل بجائے اسی کے ساتھ ساتھ صفائی صرف صحت ہی بہتر نہیں ہوتی ت بلکے سماج اور جو ہے معاشرہ کو بھی فائدہ ہوتا ہے جب لوگ کم بیمار پڑتے ہیں نا وجن تو علاج پر خرچ کم ہو ہے بھائی جان اور کام کی جو ہے صلاحیت بڑھتی ہے بھائی جان صاف
ہاں بھائی
شہر زیادہ خوبصورت لگتا ہے بھائیجان جس سے سے صحت کو فروغ ملتا ہے اور ملک کی ترقی ہوتی ہے بھائی جان صاف ماحول لوگوں کو خوشی اور سکون کے احساس بھی دیتے ہیں بائیجان بجان ہماری ذمہ داری کیا ہے بائیجان ہر فرق کو یہ سمجھنا چاہیے کہ صفائی صرف حکومت کا کام نہیں ہے بلکہ بلکہ ہمیں اپنی جو ہے اپنے گھر اسکول آفس اور ماحول کو صاف رکھنا چاہیے کچرا ہمیشہ ڈسٹ چین میں پھینکنا چاہی اور دوسروں کو بھی صفائی کی جو ہے دوسروں کو بھی صفائی کا جو ہے ہمیں گیان بانٹنا چاہیے اور دوسروں کو بھی صفائی کی ترغیب دینی چاہیے اگر ہر شخص اپنی ذمہ داری ایمانداری سے نبھائے نہ بھائی جان تو پورا جو ہے معاشرہ صحت مند اور ترقی یافتہ بن سکتا ہے بھائی جان
ہاں بھائی جان تو صفائی کی اہمیت ہر جگہ نظر آتی ہے اسسپتالوں میں صفائی بہت ہی ضروری ہوتی ہے کیونکہ وہ مریض موجود ہوتے ہیں تو اگر ہسپتال صاف نہ ہو تو جرمز اور انفیکشنس آسانی سے پھیل سکتے ہیں تو اس طرح رش رٹورینٹس اور فوڈ شاپس میں بھی ہائجینک کا خیال رکھنا ضروری ہے تاکہ لوگ صحت مند کھانا کھا سکیں گے آج کے دور میں مطلب کہ ہینڈ ہائجینک کی اہمیت اور بھی مطلب کہ بڑھ گئی ہے ڈاکٹر اور ہیلتھ ایکسپرٹس ہمیشہ مشورہ دیتے ہیں کہ مطلب کہ ہمیں اپنے ہاتھ صبح سے کم از کم بیس سیکنڈ تک دھونے یا مطلب کہ عادت مطلب کہ عادت بہت ہی سی بیماریوں سے بچا سکتی ہے یہ عادت تو ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے صفائی اور ڈسپلین کے آپس میں گہرا تعلق ہے جو لوگ اپنے آس پاس صفائی رکھتے ہیں وہ عام طور پر زیادہ معذم اور ذمہ داری ہوتے ہیں تو صفائی انسان کو وقت کی پابندی اور نصب و ضبط بھی سکھاتی ہے نا بھائی جان
بالکل بھائی جان آپ نے بالکل درست بات فرمائی بائی جان آخر میں یہی کہا جا سکتا ت ہے کہ کلیننیس اور ہائجین ایک صحت مند خوشگا خوشحال اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہیں صفائی سے نہ صرف انسان اپنی صحت حفاظت کرتا ہے بلکہ بھائی جان اپنے گھر معاشرے اور ملک کو بھی بہتر بناتا ہے ہمیں روزانہ کی زندگی میں جو ہے صفائی کی اچھی عادتیں اپنانی چاہیے جیسے جیسے ہاتھ دھونا صاف کپڑے پہننا صاف پانی پینا گھر اور ماحول کو صاف رکھنا اور کچرے کو مناسب جگہ پر پھینکنا اگر ہر شخص صفائی کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر عمل کرے تو بیمارییا کم ہوگی بھائی جان ماحول بہتر بتر ہوگا اور کیا ہوگا کہ ہماری معاشر صحت مند ترقی یافتہ اور خوشگار بنے گا صفائی صرف ایک عادت نہیں بلکہ ایک بہترین زندگی
ہاں بھائی جان تو گندگی صرف انسانوں کو نہیں میرے بھائی بلکہ جانوروں اور پودوں کو بھی نقصان پہنچاتے ہے جہاں کئی طرح ندیوں جھیلوں اور زمین پر پھینکا جاتا ہے تو وہاں انوائرمنٹ متاثر ہوتا ہے تو اس سے پانی اور ہوا دونوں آلودہ ہو جاتے ہیں بائی جانس تو اسی لیے ہمیں مطلب کہ ہمیشہ کلیننیس اور ہائجینک کو اپنی پہلی ترجیح دینی چاہے اور دوسروں کو بھی اس کی اہمیت بتانی چاہے ایک صاف ماحول ایک صحت مند اور روشن مستقبل کی نشانی ہے با جان تو اسی کے ساتھ سھ آپ سے بات کر کے بہت ہی اچھا لگا بھائی جان اللہ حافظ
اللہ حافظ